السلام علیکم
وعلیکم السلام
آپ ٹھیک ہو
ہاں آپ ٹھیک ہو
شکر اللہ کا آپ ٹھیک ہو گھر پہ سب ٹھیک ہے
ہاں سب ٹھیک ہے آپ سناؤ آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں سب ٹھیک ہے بچے وچے ٹھیک ہے
ہاں شکر
بیٹی ٹھیک ہے اس کو ہوئی فارق
نہیں اس کو پہلے دن آئی رات کو الٹی
ہوں
پھر صبح میں نے دوائی کھلائی شام تک فرک تھی کرلے شام کو ہاسپٹل پھر سلائی دوائی تو آج فر سے آئی الٹی
پھر وہی دوائی دینی تھی نا پھر سے جو پہلے دن دی
اس کو میں نے آدھا ٹیبلیٹ دیا اس میں سے ابھی اب گئی میں دوبارہ ڈاکٹر کے پاس
ہوں ہوں
اس نے بولا یہ میں نے اس کو بولا مجھے یہ داویی تھی اس نے بولا یہ دووائی ٹھیک ہے اس کو او ار اس کھلاو کسی بھی طرح پلاو اس گو او ار اس میں نے بولو وہ مانتی ہی نہیں آپ بولو اسے اس کو یہ ایک ہاں اسنے بولا ایک ایک ٹیبلیٹ دے دو اس کو اگر وہ ایک سال کی ہونے والی ہے
ہوں ہوں
ج دو تو پورا
ہاں تو پھر وہ ٹھیک ہے وہ ایک ایک دینا اس کو فرق ہو جائے گی لیکن ایک دو دن کنٹینیو کھلانا
اب دیے اس نے دو ہی ٹیبٹلٹ میں نے بولا اس کو دو
لیکن آج سارے بچے بیمار ہیں آپ نے دیکھا نہیں کل ہاسپٹل میں کتنے بچے تھے
اور کیا ہو تو اتنی بھیڑ تھی باہر تک تھی لائن
بہت زیادہ خود کو ہوئی فرق
کہاں ہوئی اب مجھے جانا ہے فرائیڈے کو ڈاکٹر کے پاس
کیا ہے کہ آج کے لیے جوائنٹ پرابلم بہت زیادہ ہوگئی ہے
اور کیا میں اٹھہی نہیں پا رہی ہوں
اب کس ڈاکٹر کے پاس جانا ہے
اب بولا کہیں نوگاہ میں ہے ڈاکٹر عمر
مجھے لگتا ہے آپ کو بلا رہے ہیں شاید آپ دیکھو آپ کو مت بیٹی اٹھی
وہ اٹھی ہوئی تھی
اچھا پھر اس لیے آپ کو بہن بلا رہی ہے
اں ہاں
کھانا وانا کھایا
نہیں آپ نے کھایا
نہ نہ ابھی نہیں کھایا ویسے کیا بنایا آج شام کے کھانے کے لیے
ہوں ہیلو
ہیلو
ہاں
میں نے کہا کیا بنایا ہے آج شام کے لیے
ہم نے آج بنایا ہے دال
دال اور روٹی
ہاں اور چاول بھی بناتے ہیں نا ہم ادھر
اچھا ہاں ہاں چاول تو ہونا چاہیے
اور کیا آپ لوگوں نے کیا بنایا
ہم نے بنایا ٹماٹر
اچھا ٹھیک اور آپ کے ہسبینڈ جاتے ہیں کام پہ نہیں میں مائکے میں ہی ہوں کمر میں ہے نا مجھے درد آب جاؤں گی ڈاکٹر کے پاس تو مجھے ہو گئی لگ بھگ دس بارہ دن
اچھا چلو ٹھیک ہے اب دیکھو ڈاکٹر بھی کیا بولے گا فر اس کے بعد
ہاں ڈاکٹر دے گا دوائی اور رکھتا ہے ریسٹ جب تک دوائی کھاتے ہیں تب تک فرق ہوتی ہے
تو یا ہاں بس پھر وہیں پھر سے آپ کو پتا ہے مجھے صبح سے آج کیا ہوا قسم سے گردن میں مجھے پتا ہی نہیں مجھے چکر آ رہے تھے مطلب میں گر سر ہلا رہی تھی نا مجھے لگ رہا تھا کہ سب کچھ گھوم رہا ہے اور پتا نہیں الٹی لگ رہی تھی
اسی سی وجہ سے ہوتا ہے جو گردن میں ڈسک ہے نا اسی سے
ہاں اور کیا پتا نہیں کیا ہو گیا ہے مجھے میں سوچتی ہوں کبھی کبار مطلب اگر انسان کو بنایا ہے تو یہ سب سچویشن کیوں رکھیے
مجھے بھی گاردن میں ہے ڈس دو میں ایک ہے کمر میں لیکن مجھے اتنا درد نہیں ہوتا تھا
میں بول رہی تھی کل بہن کو میں نے اس کو بولا کہ مجھے ہے گر دن میں پرابلم زیادہ کمر سے زیادہ گردن میں لیکن مجھے کچھ نہیں ہوتا ہے میں جب صبح اٹھی صبح گر دنی بیٹھی تھی
آپ کو آپنی نظر لگی ہے
ہاں آپ کو پتا ہے میں ابھی سوچ قسم سے میں خود سوچ رہی تھی ابھی میں پرسوں دیکھ میری بہن کی بیٹی ہے میں پرس میں نے پرسوں ایسے ہی بولا مطلب وہ پلیٹ پہ نا کھانا کھا رہی تھی میں نے بھی بولا م بھی خود ہی کھا رہی لیکن وہ تب سے بیمار ہے اب میں خود کے شادی سوچ رہی تھی
اس لیے اپنی تمہاری نظر بہت خطرناک
میں خود کے ساتھ ہی سوچ رہی تھی ابھی اب وہ میری بہن نہیں بولنی چاہیے اسی نے کونا س بھی
اب دوبارہ ایسی بات نہیں کرنا نہ اپنے بارے میں نہ کسی کے بارے میں
کے بارے میں ہاں صحیح ہے
ہاں
اور سناؤ آپ
بس
وہاں کون کون ہے آپ کے سسرال میں
یہاں ہے ہم میری ساس سسر میرا دیور دیورانی ان کا ایک بیٹا میرا ہسبینڈ اور میں اور میری بیٹی جوائنٹ فیملی تھی لیکن ہم ریسینٹلی سپ ریٹ ہو گئے میرا دیور رہتا ہے الگ اور ہم رہتے ایک ہی گھر میں رہتے ہیں لیکن وہ رہتا الگ ہم رہتے ہیں الگ اوپر سے میری دیورانی پرریگنٹ ہے تو وہ ڈیلیوری کے لیے مائک گئی پروابلم نہیں ہو گئی بس ایسے ہی میری دیو رانی نے بولا میں آ لگ رہا ہوں گی تو پھر انہوں نے مکان میں ہی بنایا دوسرا کچن تو ادھر ہی رہتے ہیں
ویسے آپ کے گھر میں تھے نا پہلے سے ہی دو کچن شاید
ہاں تھا نا اوپر لیکن میری ساس نے اس کو دیا ہی نہیں وہ والا کچن
کیوں
مجھے نیند نہیں اتی ہے پیچھے والے کمروں میں
چلو ٹھیک ہے تو آپ کو مت بولا وہ گھر آنے کے لیے یا کچھ
ہاں بولو میرے سسر نےگھر ااجا
ہاں ہاں
اب میں نے اس کو بولا کہ مجھے کمر میں درد ہے پہلے میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گی دیکھوں گی وہ کیا بولے گا تو اس کے بعد اگر ڈاکٹر نے ریسٹ رکھا تو پھر کیسے جا سکتی ہوں
نہیں نہیں پھر تو کرنا کیونکہ یہ تو بہت پرابلم ہے پتہ ہے مجھے پچھلی بار بولا ڈاکٹر نے پتا ہے وہ رسٹ کیا بولتے ہیں وہ بولتے ہیں سیڑھیوں کو نہیں چڑھنا ہے جھوک کے کام نہیں کرنا ہے
سو بار چڑھنا پڑتا ہے سیڑیوں کو مجھے بھی ڈاکٹر نے بولا سیم ڈاکٹر نے بولا اگر آپ کو مجبوری ہوگی نا دو بار چڑھنا اوپر سیڑیوں کو تیسری بار نہیں مجھے تین سو بار چڑھنا پڑتا ہے
لیکن آپ کو پتا ہے ضروری مطلب اس چیز کیئر کرنی بہت ضروری ہے آپ نے نہیں دیکھا وہ ہماری بھابھی کو کیا ہوا
اور کیا
اس بیچاری کو ابھی بھی بول رہے ہے کہ مطلب دوسری سرجری کرنی ہے کیونکہ یہ ابھی بھی آپ کو سکسیس فل نہیں ہے اس میں پتا نہیں کچھ اور کچھ ایڈ کرنا ہے تب جا کے ٹھیک رہے گا اور کیا
مجھے د دیورانی کے نا الگ ہمیں نی یچے لانڈری تھی میں ادھر ہی کپڑے دھوتی تھی نیچے ایک کچن بھی تھا اب جب وہ الگ نک وہ لانڈری اسی نے پکڑی مجھے اب اوپر دھونے پڑتے ہے کپڑے نیچے یہ پ کھانا پکانا پڑتا ہے کچن میں مجھے اب دن میں اگر کچھ نہیں کچھ نہیں تو تیس چالیس چکر کرنے پڑتے ہیں اوپر نیچے
کام کرنا تھا اوپر والا کچن جو ہے نا اسی میں پکانا تھا اگر وہیں پہ کپڑے بھی دھونے پڑ تے وہیں پہ پکانا بھی پڑتا
وں دیکھو اب میں نیچے پکاتی ہوں صبح کھانا چائے کرتی ہوں چائے بناتی ہوں ادھر میرے ساس سسر صبح دیر تک سوتے ہیں میں پتہ بہت اس ٹائم تک ویٹ کروں گی نو بجے تک ساڑھے نو بجے تک وہ کبھی دس بجے بھی اٹھتے ہیں وہ ادھر ہی سوتے ہے نا
اچھا
اگر میری ساس نے کچن دیا ہوتا اسی کو اوپر والا وہی اوپر ا اسی کو اوپر نیچے کرنا ہوتا مجھے نیچے کپڑے بھی دھونے ہوتے مجھے نیچے ہی کچن بھی تھا لیکن انہوں نے مجھے ایک کام بڑھا دیا
لیکن یہ چیز غلط ہے پھر اس کو الگ مطلب اگر وہ سیپریٹ ہو ہی گئی پھر اس کو الگ ہی گھر دینا تھا یا تو اوپر والا پورا یا تو نیچے والا پورا
اور کیا اس نے مانا ہی نہیں اس نے اب اسے ادھر پتا ہے تیسرا کچن بنایا انہوں نے
کب
اور کیا
ہوں
اب ہمیں تین کچن ہے اس گھر میں
چلو اچھی بات ہے اب جو اس کا بیٹا ہے وہ اسی کو دینا
ہوں نہیں ہوگا اس کا دے گی وہ مجھے ہی دے گی وہ کچن مکان اس میں وہ اب مکان کم اور کچن سے زیادہ
اں ہوں ہوں نہیں ایک کچن اوپر ایک کچن نیچے وہ اچھا رہتا ہے لیکن اب جو آپ کہہ رہی ہو تین تین ہے تو وہ تو
جب میری شادی ہوئی تھی انہوں نے اس ٹائم بولا اب یہاں پہ دو کچن ہے اب دو بھائی ہے یہ ایک ام کچن ایک بھائی کو دوسرا کچن دوسرے بھائی کو ملے گا
ہوں ہوں
پھر انہوں نے اب میری ساس نے اس کو دیا ہی نہیں تو ادھر پھر ان نے تیسرا کچن بنایا
چلو اچھی بات ہے ان کو یہی سسٹم ہوگا ان کا یہی حساب ہوگا
اور کیا میں نے اپنی ساس کو بولو آپ نیچے لوبی میں سو جاؤ جب ایسے نہیں ہو جات نیند نہیں آتی پیچھے یا اوپر ہے بیٹھ کے اس سے میں سوچا اس نے مانا ہے نہیں
پیچھے نیند نہیں آتی ہے یہ کیا مکان والا مطلب پھر آپ کو مکان کو
سمجھ نہیں آیا آپ کو کہاں سے آئے گا اسے پتا نہیں کیا نیا ہی سسٹم لگایا ہے جب میں سو سرال میں اکٹے تھی ہوں میں نے اسی ٹم سنا مجھے نہیں آج تک پتا تو جب میں میکے آتی تھی نا پھر میرے ہس بنے وہ جب آپ میکے جاتی تھی یہ اسی کچن میں ہی سوتے تھے جب آپ وہاں ہوتے رو اس کمرے پچھلے والے کمرے اپنے کمر میں تو اچھے سے ان کو پینلنگ کر کے ہے بیڈ لگا کے فلورنگ کر کے ہے
تو وہیں پہ سونا تھا جہاں پہ اتنا سب کچھ کر کے وہیں پہ سونا تھا
کیا ناٹک لگا کے رکھا ہے میری ساس نے وہ صرف بولتے جب میں اکٹھے تھی یہ سسرال میں تو مجھے پیچھے والے کمرے تھے مجھے تب سے نفرت ہے پیچھے والے کمروں کی وہ یہ ہمیں اللہ کی قسم پیچھے والے کمروں میں بھی اچھا ویو ہے اب بولیں گے وہاں سے مت وہ یہ ہے
نہیں اس میں کیا ہے پیھے والا کمرہ ہونے میں آپ کو اگر پیھے والا کمرا دے گے آپ کو نیند نہیں آئے گی
مجھے تو پچھلا والا ہی ہے آپ کو نہیں ہے پچھلا وال
تو اس میں کیا ہے مجھے سمجھ ہی نہیں آتا اس میں کیا ہے
پتا نہیں
پتا نہیں ہوتا ہے کسی کو یا عادت ہوتی ہے کسی کی ایسا کرنا
ہوں ہوں
آتا ہے کسی کو
اور کیا
مجھے لگتا ہے آپ کی بیٹی اٹھ گئی آپ کو بلا رہے ہیں آپ جاو پہلے اس کو دودھ وودھ پلاؤ
ٹھیک ہے
پھر ہم بات کرتے ٹھیک ہے اوکے اللہ حافظ
اللہ حافظ